ہاں ہیلو الام ملیکم پت نہیں ہماری طرف سے آپ کی کوال جات تو رہی ہے پر آپ اٹینڈ نہیں کر رہے
ہماری ادھر آئی نہیں تھی دو ہی بار کول آئی تھی جی ایک بار آٹومیٹکلی آ کے ڈسکنیکٹ ہوگی وہ سوری بائی جان کھچڑی دوسری بات کرے پن تو
طرف سے تو پک گی تھی آپ کی طرف سے نہیں پکڑی
ادھر بتا ہی نہیں رہا ہے کہ بھی مدان
کب بھی
کوئی بات نہیں بھائی ران چاہے بھائی پیلیم نے بھی
چاہ رہن
عید عید کی چائے پی لی تھوڑا سا دودھ رکھا تھا شام کا چائے بنائی تھی بھی چائے پی لی
بڑی بڑ گرم کر کے رکھ دیا کرو رہ جائے گا جو بھی نہ گرم کی تو پھر بھی پھٹنے کی دقت رہتی
ہاں وہ تو ری جاتا رہیںے
جی کم چلتا ہے صبح جیسے آپ کی ند نیند نیند کھلتی نا تو آپ اٹ کے چائے پی لو تاکہ اچھے سے نیند کھل جائے پھر پڑھائی کرنے لگ جائے آلس بھی ختم ہو جاتی ہے چائے سے
چائے تو پیتے ہی نہیں ہے ہم
ا ٹھیک ہے
چاہ ہو یہ گٹ وگم ہی دن میں وہ بھی
ہاں ہاں بسی پر جس ایسے بول ہیں دنیر میں پھر بھی اتنی ضوری نہیں رہتی اور صبح صبح تو جیسے مارنگ میں تو ویسے رہتا ہے نا آلس پوری طرح سے ختم نیند کھل جاتا دیر سے بولتے ہیں پوری طرح سے ابھی ہمارے بڑے بھائی جان تو آگ جو لگی اس کے پہلے جیسے کہ پڑھائی خرچ ہوتی ہے نا صبح کی چار بجے اٹتی ت
ہ نو سی بات
اٹھ کے اٹھ کے چائے پی لیتے تاکہ نیند کھل جاتی
بائی چانس بائی چانس جلدی جاؤ یار آپ جلدی جاؤ یار آپ ارے بول رہا ہوں مبائی میں ہاں صح بات ہے گھومے تو کیااں
ب تو تو
ارے پ یہ کھچڑی کو تم ارے میری بات سنو کچی کو ہال تو مت کرو تم ابھی وہ بھی ہو جاتی ت اچھی کو آتی ہے نا وہ کچی بن جاتی تو
ہاں ہاں بن جاتی تو بڑھیا تھی کیا کری اگلی کھچڑی بھی ایک کار ہی گئی اپنی
ہاں ایک بار ایک بار مڈ لگا کے دوبارہ دیکھا کرو ایک بار
ہاں سہ گاڑ ج ج سند ل گ دن تھا دشن گا کر سند نگگر کد رے ہاں چھوٹا جنکشن کی طرف
کون سا ہے آپ کا
سنیل نگر
سنییر
میری چلڈرن اسکول سنیل نگر
کون سا اسکول کون سا اسکول
کون سا مریج چلڈرن اسکول
او بھائی صاحب سمجھ گ میں اس جنکشن کی طرف آیا تھا
ہاں ج ن کی طرفی
ہاں ادھر ہی ہے میری چلو ادھر نہیں کدھر ب بور کیا ہوا ادھر ہاںاں جانتا ہوں بھی جانتا ہوں میں
ہاں تو جناب ہمیں بتائیے کیونکہ ہم ادھر نہیں جانتے
آپ کو کہنا یہ جو ادھر بور کلا کی جو لر آتی ہے نا میری باتس میں جناب
ہاں پھر آپ میرے جیسے شور کا ادھر ہی آیا ہے تو پھر ان سے بات کر کے ان کو بتانا جناب
ہاں کیونکہ جو ب بئی جو اپنی چاچی جان کا چورا ہے نا وہاں سے دو تین کلو میٹر ہی پڑے گا تمہارا
اچھا اچھا ادھر سے دو تین کلو میٹر ہی پڑے گا
ہاں چاچی جان سے چاچی جان سے تین کلو میٹر پڑے گا تین کلو میٹر بھی نہیں اگر وہ میرے جو دھیان میں رہا ا وہحی ہے تو پھر ایک کلو میٹر کو
ہاں ایک کلو مٹر ہی چچی جان کی طرف سے کیوں تو بڑے ادھر سے تو کوئی دقت ہی نہیں
ارے نہیں پر دوئ اس ج میرےاادک پک
اچھا دو اسکول تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے پ پھر آپ ایڈریس ج ایڈریس بھی رہتا ہے نا اس میں تو ایڈریس میں پتتا چلے گا
ہاں وہ تو پھر ایڈریس دھ لیں گے اور دوسرا کہاں گئے دو آتے نہوں گے ت انڈر
ہاں دو آئے ایک تو وہاں ہے دوسرا گمان پور آئے
گمان پور میں کون س آح راکی مہا ودیالیہ سرکاری اسکول آئے ہوگا ہاں وہ تو بل ہاں گورنمنٹ جس کو ل آیا گ تو مندر کے سامنے ہی تھے جسٹ فائیور کنی چاہی
ہاں اٹ کووس ہے
دونوں ہی کافی دوری پہ آئے پرے آپ کے
ہاں تو اس کا ایک کا تو پتا ہے وہ ایک کو جن جن کی طرف نہیں ہے ہوگا نا تو
ہ یہ تو بالکل ہی دوری پ دین کو ایک دم جسنگ کے پاس
ارے بہت جنا بہود ج دیکھتے بول رہتےے اور ہم ایسے سوچ رہے تھے میں آپ کو ایگزام دیتے رہتے ہو تو میلے والے میں آ جائے گا میں کا جیسے
ہاں نہیں تو کیا ارے ان کے بیچوں سے بڑی بات ہوئی بھی ہے نا تو ادھر ان کے مطلب وہ کرتے دھیر دھیرے مطلب دور دور اسکول میں بھیتے نا دو اسکول لیتے ہیں ان کی یہ سب سے بڑی بات
ہاں وہی وہی دو ہی دی دو جام کی دو اسکول کی بھی
جی
اور وہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے یہ ایگزام دیتے رہتے ہیں پر ہے نا ایسے کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے وہاں رہے بھی ہیں پر ہو جاتا ہے ک ابھی ہمارے بڑے بھائی جان کے تو نیا پورہ میں آ گیا ہیلو ہیلو
ہری نا ہلو
ہلو
ہلو ہلو ہلو
ہاں ہاں آواز آئی
ہاں ہاری ہوگی نا
ہاں ہاں جی آ
اچھا
تو من کاا بت وقت نمبر آ آس پاس ک آ جاتے ہیں جناب
میری سے
میری چلڈرن میری چلڈرن اسکول میری چلڈرن اسکول ہاں میری میری چلڈرن اسکول تو
ہاں میں س کوول پ ہاں کوول پ ہ کوول پ
ہاں میری بتائے میری
ہلو
ہاں ہیلو
آواز رہ نا
ہاں ہ رہی ہے آج واٹس اپ کر دیا آپ کے وہ نام میری جو بھی نہیں
ہاں وہ تو کوئی بات نہیں وسپ وال ل
جی ہاں جانا پڑتا ہے ایگزام د کے لے کے جاں نمبرائے وہاں جائیں گے
صحی بات ہے تو جانا پڑے گا
اللہ کی رمت ہو جائے بس
ہاں گھر نکل ج ہے گا صی بار
او کیاے
جی چ جی جی
کب کرو گے آپ جیسے اسنان وغیرہ
ہاں جاؤں گا روم کی طرف جاؤں گا پھر کروں گا
پھر کیا نام سے ابھی ابھی کہاں ہو آپ نے
ابھی تو میں یہی ہوں مانسو بھائی جان کے
پھر آپ صبح صبح ادھر ادھر چل لینے مانسو بھائی جان طرف بائک لے کے
ارے لائبریری کا اس کا کمر ادھر ہی ہے لائبریری کے پاس ہی
اچھا پر وہ تو ہے جیسے ل اچھا لائبریری صبح چھ بجے اٹھ کے گئے تھے آج آپ کویسے ہیں اچھا
دباب کہا گیا تھا نا میں آاج ہی
اچھا دب آپ کانا گئے تھے جو بائک لے کے آئے ہوں گے یہاں
ہاں
بیچتے ہیں میں نے سوچا میں نے کہامان صوبھائی جان کے پاس منگ ا صبح جلدی کیسے آئے
نہیں وہ تھا نہیں اس بھی ہے
دواب خانا آج جلدی آگے کی بڑے ہی چ
ہوں
ہاں تبھی آپ کے سن آجید کے جیسے کسی کے موقعے پہ سن کے برا لگا اب آپ کی بائک میں مسٹیک آ گئی
ہاں تو بس جا رہے ہیں بھی باگی باگی جائیں گے بس ہی نہارا تھا اس کو نارےنے کا انتظار کر رہا تھا ہم
اچھا اچھا تو آب کہاں جاؤ گے آپ مستری کے پاس صحیح کروانے
ہاں وہ نہیں تو کا جائیں گے
صحیح آس پاس ہی جانا پڑےا جیسے بالکل پلی بندوگی تو کہاں تک لے جاؤ گی پھر اس کو ویسے ہے نا
ہ جان پڑریے ہاں
مشکری بھی چلتی رہتی ہے گاڑیوں میں
ا
آپ کی گاڑی میں بھی زیادہ مسٹیک چلتی رہتی ہے بھی بہت خرچ کرتی ہے
کیا کرے ج نا اب جو ہو وہ کرنا ہی پڑے گا اس کے لیے بھی
رہ تو گ بہت خرچ کر جی
ہاں یہ ادھر ہی ہےا ان کا سوپ اسکول کے پاس ہی چاچیی کی طرف سے روڑ جا ہے
چچی اچ اچھا چاچی جان کی طرف سے جاتا ہے روڈ
چال جان کی طرف سے وہ جا رہا ہے کیا بولتے اسے یار ایک وہ جا رہی ہے ج رہی ہے مطلب جو وہ ادھر جسنگ کی طرف بھی جاتی ہے وہ م میری
اچھا اچھا اچھا
ادھر یہ مطلب جو چاچی جی کی بھی سد نا اپ ہاں چای جی کی ت جا رہی ہے نا چاچی جی کے یہاں سے تین چار کلو میٹر تین کلو میٹر ہے
ہاں آپ سے تو زیادہ دور نہیں چاچی جائیں گی طرف سے
چای جان کی طرف سے تین کلو میٹر ہے دیکھ لو
ہاں وہی تو تین کلو میٹر زیادہ تو نہیں رہ
پر یہ جیں گی جتیں چی جاناں گی چای جان تو باہر جائیے تاریخ کو پیپر ہے وہ تو
نہیں نہیں وہ تو صحیح بول رہے ہو پر یہ تو اور جگہ ہی رکیں گے دو دو کے ہیں نا ماں ایک کو تھوڑی چاچی جائیں گے دو کو ہے
دوگو کیا بعات
ہاں ہاں ممی ج چاچی جان سے تو نہیں امی جان سے بات ہوئی تھی جو بتا رہی تھی دکھو ہے اد مطلب ان کی خال جان کے پروگرام
ہ جلدی کر جلدی کر سڑے آ آپ اورر ماریے وہاں دقت ہو ج گ صحی بات ہے جی
جیس سے
ہوں
جیسے ابھی مطلب اگلی والی تو کرو گے نا یا پھر جیسے فری ہوگے بھائی جان ج ہی رہ ہو آپ مارکیٹ
میں ابھی یار روپئے سے تو میں گاڑی بک کرانے چاہوں گا بھائی جان میری ہے نا پھر میں گھر سے آگے پہلے ایک اور کر دوں گا آپ
ایک وقت بیٹ ہاں جو ایک اب وہ کریں گے جو ایڈریس سمجھا دینا آپ ان کو
آو آ
ہے نا
کو ب رکنا آرام سے کرنا بائی چانس آفس